ہلو
ہلو
سلام نہیں آتی ہے تو میں کرنی
السلام علیکم امی ابو کیسے ہیں آپ دونوں
الحمد للہ ہم ٹھیک ہے تم بتاؤ
بس آپ بتاؤ کیا حال چال ہے آپ نے ناشتہ وغیرہ کر لیا
ہاں جی ناشتہ کیا ہم نے تو لنچ بھی کر لیا اور یے اسنیکس بھی لے لیے ٹی بھی ہو گیا آپ بتاؤ آپ نہیں کیا کھایا صبح سے کچھ کھایا ہے
ہاں چپس کھایا تھا اور کیا ہی کھایا سموسا کھایا تھا چائے پی کی بس اتنا کچھ کھا لیا تھا
ہاں صحی بات صحی بات ہے اور سب ٹھیک
ہاں جی وہاں سب ٹھیک
الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں تم سناؤ تم کیسے
بس ابو بہت اچھی چل رہی ہے
ہ بولو جی کیسے یاد کیا آج
آج نا میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں
خیریت تو ہے نا تم کچھ پریشان لگ رہی
نہیں نہیں امی پریشانی کی بات نہیں ہے ا دراصل میں اپنی مزید تعلیم کے بارے میں سوچ رہی ہوں
اچھا کیا سوچ رہی تھی تم
امی میری خواہش ہے کہ میں اعلی تعلیم کے لیے بیرون ملک جاؤ میں چاہ بیرون
بیرونی ملک
ہاں جی ہاں جی بیرونی ملک جاؤں میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کی اجازت سے اپنی پڑھائی کسی دوسرے ملک میں مکمل کروں
بیرونی ملک بیٹا یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے تم ہم سے اتنی دور کیسے رہو گی
امی مجھے معلوم ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن یے میرے مستقبل کے لیے بہت اچھا موقع ہے وہاں کی تعلیم تحقیق اور تجربہ میرے کریئر میں بہت مددگار ثابت ہو گئے
کون سے ملک جانے کا ارادہ ہے تمہارا بیٹا
ابھی میں کینیڈا آسٹریلیا اور برطانیہ بریٹانیہ کو کی یونیورسٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہوں ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا
لیکن لیکن لیکن بیٹا وہاں رہائش کھانا اور دوسرے اخراجات بہت بہت زیادہ
جی امی اس لیے میں اسکالر شپ کے لیے درخواست دوں گی اگر اللہ نے چاہا تو زیادہ تر اخراجات اسکالرشپ سے پورے ہو جائیں گے ج
اور اور اگر اسکالرشپ نہیں ملی تو
پھر میں کوئی بھی فیصلہ چل گ میں نہیں کروں گی میں آپ لوگوں پر مالی پوچھ نہیں ڈالنا چاہتی
مجھے تمہاری حفاظت کی فکر رہے گی اجنبی ملک میں اکیلے رہنا آسان نہیں ہوتا
امی آپ کی فکر بالکل بجا ہے لیکن یونیورسٹں طالبہ کے لیے محفوظ رہائش اور حر طرح کی سہولیات فراہم کریں میں ہمیشہ احتیاط کروں گی اور روز آپ سے بات بھی کروں گی
کیا تم نے اپنے اساتذہ سے بھی اس بارے میں بات کی ہے کیا
جی جی امی میرا اساتذہ نے میرے حوصلہ افزائی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ میری تاریم کارکردگی اچھی ہے اور مجھے ضرور کوشش کرنی چاہیے
یہ سن کر بہت خوشی ہوئی مجھے بیٹا مگر ہمیں تم پر فخر ہے مگر یہ تم نے اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اس وجہ سے بہت فکر مند ہے ہم مطلب اچانک سے کیا سوچی تم نے کیا تم جانتی ہو کہ بیرونی ملک جا کر تمیں اپنی ہر ذمہ داری خود خود بخود نبھانی پڑے گی پتا ہے نا تو میں یہ بیٹا
جی ہمیں آپ کی فکر بالکل صحیح ہے لیکن کیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے کھانا بنانا اپنے اخراجات سنبھالنا وقت کی پابندی کرنا اور ہر کام خود کرنا ہوگا میں ان سب کے لیے تیار ہوں
پر پھر بھی بیٹا ہمیں تمہاری بہت یاد آئے گی کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے
جی امی مجھے بھی آپ سب کی بہت یاد آئے گی لیکن آج کل ویڈیو کال اور فون کے ذریعے روزانہ بات ہو سکتی ہے میں کبھی بھی آپ سے رابطہ نہیں دوڑوں گی امی
اچھا یہ بتاؤ کہ تم تم یہ درخواست کب دینا چاہتی ہو
چند مہینوں بعد داخلوں کا آغاز ہوگا اس سے پہلے میں چاہ تی تھی کہ آپ دونوں کی رائے اور اجازت حاصل کر لو
بیٹا بیٹا میں کیا بولوں بیٹا ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہم سے مشورہ کیا یہی ایک اچھے بچے ہونے کی نشانی ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تعلیم انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اگر یہ موقع تمہارے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے ہاں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں تو ہمیں تمہارا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ تم سے دور رہنا ہمارے لیے بہت بہت مشکل ہوگا لیکن لیکن لیکن ہم تمہارے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ ہم ایک پل بننا چاہیں گے جس کی جس کو دیکھ کر تمہارا راستہ آسان ہو جائے نہ کہ تو تمہیں مشکل اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے بیٹا تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بیٹا
جی امی شکریہ امی شکریہ اپ دونوں کی حمایت میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے
لیکن لیکن بیٹا لیکن ایک وعدہ کرو
جی امی ضرور
دل لگا کر پڑھائی کرنی ہے مطلب اتنا دل لگانا ہے پڑھائی میں اتنا دل لگانا ہے کہ تم کہ تم ایک ٹاپر بن جاؤ اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے سمجھ میں آیا بیٹا اپنی نماز کو پابند رہنا اپنی صحت کا بالکل بالکل بالکل خیال رکھنا ہے آپ کو اچھا اچھے لوگوں کی سحبت اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین تہذیب اور خاندان کا نام روشن کرنا ہے اور اور روز ہمیں فون کرتا ہے وقت پر کھانا کھانا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے بیٹا
انشاء اللہ انشاء اللہ میں آپ دونوں سے سے کی ہوئے واد ہر وعدے کو پورا کروں گی ہر وعدے کو پورا کروں گی
اللہ تمہیں کامیاب کرے ال تمہے کامیاب کرے ہر مشکل سے محفوظ رکھے آمین امین اللہ تعالی تمہیں اپنی امان میں رکھے تمہارے ہر جائز دعا قبول فرمائےیں اور تمہیں دنیاؤ و آخرت میں کامیابی آت فرمائی بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہے
شکریہ امی آ مین آپ دونوں کی دعیں ہیں میری سب سے بڑی طاقت ہے امی
ہم پہ ہمیں تم پہ پورا بھروسہ ہے بیٹا پر ہمارا بھروسہ کبھی توڑنا مت ہمارے بھروسے پر کھڑا اترنا ہمیں تم پہ فخر ہونا چاہیے کل جا کر ہمیں ہمیں اس فیصلے پہ پچ تاوا نہ ہو کہ ہم نے تمہیں اجازت دے دی کہ ہم نے تمہیں رہائش دے دی ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کل بیٹا ہمارا بھروسا مت ٹوڈھنا بیٹا
جی امی جی امی
بیٹا بھروسہ ایک بہت بہت بہت نازک چیز ہو جاتی ہے ایک بار ٹوٹ گئی تو ٹوٹ ہی جاتی ہے پھر واپس سے نہیں جڑتی پہلے جیسی تو کبھی بھی نہیں ہوتی اس لیے اس چیز کا رکھنا بیٹا
جی بالکل امی آپ آپ کا بھروسا میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی یہ آپ سے میرا وعدہ رہا اور آپ کو کبھی کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دونگی
انشاء اللہ ہمیں تم سے اسی چیز کی توقع بھی ہے اور امید بھی ہے بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا اپنا پورا خیال رکھنا ہے
آپ کی امید میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی اور آپ ہی اپنا خیال رکھ رکھ گا مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی
بیٹا ہمیں بھی آپ کی بہت بہت بہت زیادہ یاد آئے
ابھی مجھے یہ سن کر آنکھیں دم ہو گئی آپ مجھے دلائی گے نہیں
نہیں نہیں بیٹا اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا اس صبر کا تمہیں بہت میٹھا پھل ملے گا انشاء اللہ
انشاء اللہ امین
چلو بیٹا تم بھی اب اپنا کام کر لو میں گھر کا کام دیکھ لیتی ہوں
جی امی اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھنا امی
اللہ حافظ آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا جی
اوپو کو سلام کہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ